ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سف خیریت
الحمد للہ آپنا بتائیے
جی الحمد للہ اور سب بتائیے کیا ہو رہا ہے
کچھو نہیں کیا ہوگا
ہاں
ہ مدرسے میں
ہ کر رہنے مر سوامی
کیا کریں گے پڑھنے آئے ہیں ابھی چھٹی ہوئی ہے ابھی ادھر ہیں نہیں ابھی پڑھ کر آئے ہیں
کہاں پڑ لے گئے اچے
درسگا میں اور کہاں
اچھا گم گئے تھ ماشاء اللہ بہت پڑھائی پر فوکس کر رہے ہیں ہاں
ہوں
بہت پڑھائی پر فوکس کر رہے ہیں آپ
ویسے آپ نہیں پڑھائی پر فوکس کر رہے ہیں کیا
ہم کہاں کر رہے ہیں ہم تو خالی سو رہے ہیں مجھے
ہاں ایک دن سو گئے تو وہی بس
اچھا ایک دن سونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے
ایک دن تو ہم بھی س ہو تھا
تو ایک دن سے اننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے
ہوتا ہے کیا ہے نہیں ہوتا ہے سبق ہ کیا ہوتا ہے آپ تو جانے ہوں گے س
ب دو دن سونا سے د مان لیجے ایک دن سونے سے ایسے ہو گیا
آئیں
نہیں آاں
دو دن دو دن سونے سے کیا ہوگا
دو دن سونے سے اور سبق کمزور ہو جائے گا اور نہیں بڑھیا ہوگا یاد نہیں رہے گا پھر پوچھے پوچھیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا
یعنی اپ کا بہت بہت شکریہ اپ ان کو بتا دیا اب ہم نہیں سوئیں گے اب دن بھر رات بھر جاگے رہیں گے
ج آگے رہیں گے تو بیمار ہو جائے گے
اچھا بیمار ہو جاتے ہیں تؤ
ابھی جاگیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے گا
مطلب اب ڈاکٹر بھی ہیں نا
ارے یار ڈاکٹر کہاں سے ہم ہوگئے یہ بتائیے نا
تو کیسے بتا رہے ہیں تو کیسے بتا رہے ہیں آپ کے بیمار ہو جائیں گے
تو جاگیے تو پتا چل ہی جائے گا
اچھا
خالی دو دن جا دو دن خالی جا جائے گے چالیس گھنٹہ خالی جاگے نا چالیس گھنٹہ جا کے جائیے تو
تو دو دن میں چالیس گھنٹہ ہوتا ہے کیا تب چالیس گھنٹہ بول رہے ہیں
نہیں ہم چار گھنٹہ خالی سونے کے لیے بول رہے ہیں اور چالیس گھنٹہ جاگیے تو سمجھ میں آ جائے گا چار گھنٹہ سھوڑنے کے لیے بول رہے ہیں نیچے دیکھے نیچے وہ چلے روڈ میں اچھا جی ارے
عبدالرحمان صاحب کو جانتے ہیں
ہاں
جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہیں وہ
ہاں ہےاں کیا دور کی کے
درکی کے ہیں کہاں نام ہے ان کا
عبدالرحمان نام ہے اور کیا نام ہےا
اچھا عبد الرحمن ہے نام ہے او یہ بات ہے اور سب بتائیے
ہوں
ٹھیک ہے نا اچھا اور سب بتائیے کہاں کیا کر رہے ہیں آپ
کیا کریں گے ابھی کہیے رہے دار سگا سے آئے ہیں ادھرے ہیں
اولےنا بسلا
کون ہے
روکیے تھوڑا سا
اچھا
آپ کو ج اشاج ہوارا ایسے ہوں آپ کچھ ارجاف ہمما رہے تھے
نہیں پوچھ رہے تھے کون ہے
وہ اتی تھا کیر تھا
تنویر اور جاوید
پرگیر د خالی
ہوں
مول میں تھا
ہاں تو موڑ میں نہیں رہے گا
ہاں مئے تو موٹ م
ہودا پت ہے
ہاں
ہاں
جاوج ہو گے ہے ا وہ م مڈ میں ہو گیا گ جان گئے ہیں نا
ہاں
آپ سے باتیں کرنے کی وجہ سے ہم مور میں آگئے آئے ہیں
آپ کو ہم سےات بات کرنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں
مزہ نہیں آئے گا تو بات کہنا کریں گے چھو چوڑو کاٹ کرتے رکھو
ہاں یہ بات صحیح ہے بات کرنے میں مزہ آنا چاہیے
ہوں
جیسے آپ کو آ رہا ہے ہم تو ہم سے بات کر لیں گے کیسے
ہوں
ہاں بہت مست لگ چاہیں گےیپ
کون حال سے ہم دیکھ دکھ رہے ہیں
آپ بہت خطرناک ایک دم ہےسن دکھتے ہیں اور کیا ہو کیا آپ کی آواز بہت خطرناک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں
اور آپ کے
رام مرینا میری نہ صورت اچھی ہے نہ میری آواز اچھی ہے اب کیا کر سکتے ہیں بتائیے
ساب کی صورت اچھی ہے وہی سے بھی
آپ کی سرت بہت مست اچھی ہےاں ا اسھے تیسری بتا نہیں رہے بانچ آپ کی سورت بہت مست ہے یار
میری نہیں آپ کی آپ کی صورت ہے
نہیں نہیں نہیں نہیں یہ سب غلط بات ہے آپ کے آگے سب سب کوئی فیل ہے تب آپ بتائیے اپنا حال چال
ہمارا جو کچھ ہے ٹھیک ہے ہے
اچھا سب ٹھیکے ٹھاک ہیں
ہاں
آپ اس سے کچھ بول نہیں رہے ہیں کہیں نہیں بول رہے ہیں
کیا
آپ مج سے کچھ بول نہیں رہے ہیں
کیا بول رہے جی بتائیے نا ہےئے ت
ت چو بولیے کوئی دقت نہیں ہے
آ کچھ کرری خالی بولنا ہے آپ سوال کرے رہے ہم جواب دے رہے ایسا کہ نہیں رہے سوال کرت رہیے ہم جواب دے رہے رہے
اچھا ہم سوال کرے ہیں اھے سوال تو کرنا نہیں آتا ہے کیسے کر رہے بتائیے
او تو ایسے ابھی بول رہے تھے ویسے ہی ہم جواب دیتے جا رہے تھے بوچھ رہے تھے ہم بتات جا رہے تھ
اچھا اب تو برتن مج نہیں آتا ہے
ج
ایک سوال پوچھے آپ سے ایک سوال پوچھے آپ سے آپ چڈی دھو لیتے ہیں کہ نہیں
آپ دھوتے ہیں کہ نہیں
ہم ہم چی پسندگ نہیں کرتے ہیں نہیں پنتے ہیں پن چئیچی
آپ کان پہنتے ہیں
ہم کو بےکار لگتا ہے
اور ہم ہم پہنتے ہیں تھ ہم کو کل بھی ہونے لگے
کہاں جے اچھا اجاوت کو ہم لگ رہا ہے نا کہ اٹا کے پٹک دیں ارک ب مارکارکالک داد و جاوت
ہاں تو قریب ہے پھینک دیجیے اسسے اٹھائیے ادھر نیچے
ہاں تو پھینکے دیں گے کیا کریں گے
ہ
نماز و پڑ لیے ہاں
ٹائم دیکھ رہے ہیں
اچھا ٹائم نہیں دیکھیں کہ ہو
آپ کو ٹائم دیکھنا چاہیے تھا نا تو
آپ سوال کر رہے ہیں تو ٹائم دیکھ کے نا سوال کیجیے گا
اچھا ہاں ٹائم دے کے سوال کرنا پڑتا ہے
اس نہیں تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ٹائم ہو رہا ہے آپ ب تو نماز پڑھنے جائیں گے نا
اچھا اچھا تو ٹائم د ہے کہ حپی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا
ایضان ہو گئے اب جماعت کے ٹائم ہوگی تب نہ جائیں گے
اچھا وہ بات ہے ہم سوچے کہ آپ بنا ٹائم میں کے نماز پڑھ لیتے ہیں
ہ
ہاں میرے سرٹرفک بھیئے تھے توب فرمائیے آپ کچھ فرما نہیں رہے ہیں ویسے تو
ہاں
ہاں جی آپ ہی کیا نام سے تھ ہیں نا
ہاں میریرد نام نہیں ہے م ج م نہیں
رہنا چاہیے تھا
ج نام ہے وہاں سر
اچھا آپ کا نام ہے پرسن اچھا
آپ کا جیسے ساجد ہے ساجد ہے تو آپ کا دوسرا نام تھوڑی نا ہوگا وہی نا ہے کہ دوسرا اور کوئی نام ہے
نہیں دوسرا نہیں ہے ہاں ہو رہی یہ بات ایکس د لگ ہ اللام علیکم اور سب بتائیے آپ نہیں بول رہے ہیں یار پسے نہیں بول رہے ہیں سننا چاہیے آ اور آپ کے ابو امی سب ٹھیک ہے نا کیا کر رہے ہیں مطلب
گھر ہیں گھر وہی سیٹرنگ وٹرنگ ہو رہا گھر میں
لائٹری وٹرنگ کر رہے ہیں
ارے سٹرینگ سیٹنگ ہو رہا ہے تو وہی ہے گھر میں اور کہ نہیں نہیں کر رہے
ہ ہم کوئی سناائی دیا تھا
م آ گ ہےا جملہات کب بھی ج
سوری آپ کے ابو امی کی شان میں ایسی بات بولنے کے لیے
ار یہ ب
نہیں بول رہے ہیں جی بولیے نا
آ ہو
تھوڑا ساوور بولجیے
کسا مٹ رہ گ ب م اکاؤنٹ میں جوڑ لیجے نہیں
نہیں آپ کے پاس
ج وید دن واد
یہ بات ہے جاوید شنواز ہے
تنویر اب موڈ میں ہوگا تھا
تنیر بات کر رہا ہے
ہ اچابھ ا ن کون آ رہ آپ کو بتانا پڑے گا کون